یانس رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان آپ ٹھیک ہو ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ بھائی ج آام کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے بھیا
ہاں بھائی جان میرے گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں
الحمد اللہ اللہ کی فض اللہ کرم شب بہت بڑھیا ہے
بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ کہاں
بھائی چان بس ابھی بیٹھا ہوا تھا تو
چلے بھائی جان یہ تو اچھی بات ہے میں بھی بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں بھائی جان آپ کو پتاہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا ابھی نیوز سوشل میڈیا کی اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل تو بائی چان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سیف ڈرائیونگ پہ بات کرنی چاہے مطلب کہ پھر لوگوں کو بھی اویئر کریں گے ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ٹاپے وجہ
تو بائ تو ڈرائیونگ صرف مطلب کہ گاڑی چلانے کا نام نہیں ہے بھائی میرے تو ڈرائیونگ ایک ذمہ داری ہے مطلک جب ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو صرف اپنا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگی کا بھی مطلب کہ حفاظت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو میرے بھائی اس لیے ہمیں ہمیشہ ملی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے چاہے مط کہ آج کل کیا ہوتا ہے آج کل روڈز ایکسیڈنٹ بہت ہی بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں روز اخباروں اور مطلب کہ خبروں میں کسی نہ کسی حادثے کی مطلک خبر سن سننے کو ملتی ہے مطلبک ان میں سے اکثر حادثے صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ٹریفک رولس کی پابندی نہیں کرتے اگر ہر شخص مطلب کہ ذمہ داری سے ڈرائیونگ کرے تو بہت سے حادثے روکے جا سکتے ہیں نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائیان دیکھو بھائیان آج کل کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کے چھوٹے چھوٹے یوتھ ہے مطلب ایٹین ایئرس سے بھی بلو ہوتے ہیں وہ ان کا خون ہوتا ہے بھجن گرم ان کا خون گرم ہوتا ہے اور پرس لائسنس بھی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے وہ وہ جاتے ہیں روڈ پہ گاڑی لے کے اور لگاتے ہیں روڈ پہ مطلب آپس میں لگاتے رہیس جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بائی جان بہت سارے مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس جس کا مین ریزن ہوتا ہے یہی کہ وداؤٹ لائسنس جو مطلب مائنر لوگ ہو مائنر مائنر ہی بچے جو یہ اٹھارہ کی عمر سے بھی چھوٹے ہوتے تو ان کا خون ہے گھر میں تو گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے ہی مطلب اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑی نہ دے کیونکہ چھوٹے بچے چھوٹو بچے بچوں میں اتنا دماغ نہیں ہوتا ہے ان کا خون گرم ہوتا ہے بھیا
ہاں بھائی جن
اسی لیے گھر والوں کو چاہے پہلے ان کو اچھے سے بڑا ہونے دے پھر لائسنس پہ وہ اپروول جب آئے گا لائسنس پہ تو پھر اگر وہ گاڑی چلائیں گے تو کوئی مسئلہ لے
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مطل کہ ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنی چاہے ہمیں جو بھی گاڑی چلائے گا سیٹ بیلٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے میرے بھجن لیکن حادثے کے وقت جان بچا سکتی ہے اسی طرح مطانا کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں ان کو مانا کہ ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے ہیلمٹ صرف ایک حفاظت مط کہ صرف حفاظت کرتا ہے
بت
مطلب کہ اور زخمی ہونے کے خطرات بھی کم ہوتے ہیں تو ڈرائیونگ کے وقت کبھی بھی موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہے حالانہ ایک چھوٹ ٹی سی لاپرواہی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اگر ضروری کال ہو تو تو پہلے وہ کی گاڑی کو کو روک کر مطلب کہ ایک محفوظ جگہ روکنا چاہے پھر بات کرنی چاہے ہے نا
ماشاء اللہ بھائی جان یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی جان ہمیں کیا ہوتا ہے مطلب اگر ہم ایک دو مہینے چلائیں گے نا گاڑی ہو یا یہ وہ بائک تو تو ہمیں لگتا ہے نا آپ کے ہم مطلب بہت اچھی گاڑی یا بائک چلاتے اور س مٹھاتے چلاتے چلاتے ہی ہم کال اٹھاتے ہیں یا کچھ لوگ تو اسموکنگ بھی کرتے ہیں چلاتے چلاتے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور وہ مطلب آگے مطلب روڈ پہ زیادہ وہ فوکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پھر وہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگوں کو
ہاں بھائی جان
اور آج کل یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ
ج
ڈرک ڈرک اینڈ ڈرائیو بہت سارے کیس آ گئے
ہاں بھائی جان اس کی بات تو تم چھوڑ ہی دو میرے بھائی ب کہ ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے بہت تیز رفتار سے گاڑی چلانا کہ بہادوری نہیں بلکہ خطرہ ہے میرے بھائی جان تو اکثر لوگ جلدی پہنچنے کے لیے اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں لیکن اس سے مطلب کہ اپنے اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو بہتر ر یہ ہے کہ تھوڑی دیر سے ہی پہنچے مگر محفوظ پہنچے اپنے گھر تو ریفک سگ سگنلز اور روڈ کا مطلب کہ قانون کی پابندی کرنی ہر ڈرائیور کا فرض بنتا ہے تو ریڈ لائٹ پر رکنا گرین لائٹ پر چلنا اور زیبرا کراسنگ پر مطل کہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دینا ایک اچھی ڈرائیور کی پہچان ہوتی ہے میرے باتک تو بارش دنیا اندھیری لیکن رات میں ڈرائیونگ اور بھی زیادہ احتیاط سے کرنی چاہیے تو ایسے موسم میں اسپیڈ کم رکھیں ہیڈ لائٹس ٹھیک طرح استعمال کریں اور گاڑی کے مطلب کہہ درمیان مناسب فاصلہ رہیں گے کیونکہ اگر کچھ کبھی کچھ مسئلہ بھی ہو جائے تو بریک دبانے میں کافی زیادہ مطلب کہ جگہ بھی ملے گی اور ہم بچ بھی سکتے ہیں بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات بولی بھائیان اگر ہم دیکیں گے نا دن بہ دن جب ہم چھوٹے چھوٹے لوگ مطلب ہم ہم جیسے مطلب جو ایٹین ایٹین تین ایج میں ہوتے ہیں تو ہم جاتے پکنک تو ہمارا کیا ہوتا ہے ہم نا شو آپ کے چکر میں پھر کھڑکیوں سے نکلتے ہیں باہر جس کی وجہ سے جو ڈرائیور بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے مطلب ڈٹر اس کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں مطلب اگر آپ کو جانا ہے یہ تو یہ انجوائمنٹ آپ پارک میں کر سکتے ہو گاڑی گاڑی ایسی چیز ہے جس میں آپ صرف بس آپ کو ٹراول کرنا ہے نہ کہ آپ کو گاڑی کو ایسا بنانا ہے کیا آپ بس انجوائے کرو یا سٹنٹ مارو سٹنٹ مارنے کے لیے پڈ گیجٹ ہوتے ہے وہ پینوں اور جہاں پہ اسٹنٹ کرتے وہاں جاؤ
ہاں بائی جائے
کیا آپ مین ہائی وے پہ آپ سٹر مارو پھر اس سٹٹ کے چکر میں پھر گھر والوں کو بھی بک کرنا پڑتا ہے کہ
ہاں بھائی جان اور صرف مطلب کہ اس کے ساتھ مطلب کہ جو دوسرے گاڑی چلے والے بھی ہوتے ہیں ہائی وے پہ ان کو بھی ختم رہتا ہے تو ملا کیا اگر ڈرائیور ہوگی سھ ساتھ اگر ڈرائیور تھکا ہوا ہو نا اسے نیند آ رہی ہو تو اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہے تھکان کی وجہ سے تو توجہ کم ہو جاتی ہے اور حادثے کا مطلب کہ امکان بڑھ جاتے ہیں تو سفر سے پہلے آرام کرنا بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ گاڑی چلانے سے پہلے اس کے کی حالات دیکھ لینا یہ بھی بہت ہی اچ مطلب کہ ضروری ہے بریک کس کو چیک کرنا یہ ٹھیک سے کام کرتے یا نہیں ٹائرس کو اچھے سے دیکھنا لائٹس اور ہارن ٹھیک مطلب کسی کام کر رہے یا نہیں تو یہ سبھی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سفر زیادہ مضبوط مطلب کہ محفوظ ہوتا ہے تو چھوٹی سی مطلب کی خرابی کو نظر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہم ہے نا
ہ معشء ال باائی گ اور ہمیں کیا ہوتا ہے مطلب اگر ہم پکنک وکنک پہ جاتے تو ہمارے جو ڈرائیور بھائی ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے وہ اپنے ساتھ وہ گیجٹ نہیں اٹھاتے جو مطلب سفر کے دوران ہمیں ضرورت ہے جیسے کہ اگر ہم بائکس پہ ٹریاول کریں گے تو تو لازمی ہے کہ ہمیں پنچر کےٹ اٹھانی ہے ساتھ میں یا کچھ بھی یا اسٹپ نہیں ہوگی گاڑی کی تو ساتھ میں لے جانی ہے بھائی جان نہیں تو پھر وہاں مطلب اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں پکنک پہ وہاں پہ نیٹ ورک ایشو بھی ہوتا ہے اور دور دور تک کوئی بھی شارپ نہیں ہوتا ہے بھائی جہ جس کی وجہ سے پھر ہم کو بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے دیکھو ہم اگر آپ اور میں جائیں گے کہیں پہ میں ڈرائیور ہوں آپ نہیں ہو آپ کو اتنی نالج نہیں ہوگی بھائی جان کے گاڑی میں کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہے تو یہ سارا کا سارا حق بنتا ہے ڈرائیور پر کہ جو بھی ضرورتی چیز ہے گاڑی کے لیے تو وہ اپنے ساتھ اٹھائے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مشین ہے بھائی انسان نہیں ہے مشین سے غلطی ہویا ہاں تو انسان سے غلطی ہوتی ہے مشین تو چھوڑو ہو تو دور کی بات ہے بھائی جان
آپ بھائی جان تو ہمیں مطلب کہ اسی کے ساتھ سن میں آپ کو اوک ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں دوسرے ڈائیورس کے بھی ساتھ اچھا روییہ رکھنا چاہی مطلب کہ مطلب کہ بی جا ہارن نہ بجائے ب وجہ ہارن نہ بجائے غصا نہ کرے اور صبر کام لیں اور مطلب کہ روڈ پر تحمل اور اخلاق بھی مطلب سیف ڈرائیونگ کا حصہ ہے تو بچوں بزرگوں اور پیدل کے چلنے والوں کا خاص خیال رکھنا چاہی سکول ہسپتال اور مطلب کی بھیڑ والی جگہ پر اسپیڈ ہمیشہ رکھنی چاہیے سیف ڈرائیونگ صرف قانون کی پابندی نہیں ہے میرے بھائی بلکہ انسانیت کی بھی نشانی ہے جب ہم ملکہ اہتی اچھے ڈرائیونگ کرتے ہیں توط کہ اپنے اپنی اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کی بھی زندگی کو محفوظ بناتے ہیں نا
ماشا ال بڑ بہت ہمیشہ مطلب جہاں پہ سوشل زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز ہو تو وہاں پہ ہمیں دیکھ کے چلنا چاہی نہ کہ اسپیڈ زیادہ بڑھا کے کیا ہم آج کل کے لڑکے کیا کرتے ہیں بھائی جان کہیں پہ بھی بھیڑ
ہاں بھائی
دیکھی
ہاں بھائی جان
تو وہاں پہ بائی چان اس سے بس ایک چیز ہوتا ہے جو آپ کی ماں باپ ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے امید ہوتی ہے آپ پہ وہ بس ختم ہوتی ہے کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اگر انسان مرے گا نہیں بچے گا لیکن وہ نا پوری مطلب جب تک اس کی زندگی ہوگی وہ نا اپائش بن جاتا ہے بھائی جان تو وہ سارا کا سارا بوجھ جو ماں باپوں نے سپنا دیکھا ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائےیں گے تو ہمارا یہ خرچہ اٹھائے گا ہمارا بیٹا تو بڑھاپے میں بھی پھر ان ماں باپوں کو اٹھانا پڑتا ہے اس بیٹے کا خرچہ خرچہ کیا اس بیٹے کو چلانا پڑتا ہے تو ایسے ہمیں مطلب ہم جیسے مطلب ہم ین ایج ین ایج والے
ٹھیک ن ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رفتار سے زیادہ قیمت انسانی کی انسان کی جان کی ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹریفک رولس کی پابندی رکھنی چاہیے سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کرے موبائل فون سے دور رہنا چاہے جب بھی ہم ڈرائیونگ کرتے ہو اور ہمیشہ احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرے اگر ہر شخص ذمہ دار ڈرائیور بن جائے نا تو ہماری روڈ زیادہ محفوظ س ہو سکتے ہیں اور حادثوں میں بہت کمی آ سکتی ہے تو میرے بائک یا مطلب کہ سیف ڈرائیونگ صرف مطلب کہ ڈرائیور کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو روڈ کا استعمال کرتا ہے تو اگر ایک ڈرائیور ایس سے گاڑی چلاتا ہے تو وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کی بھی محفوظی رکھتا ہے تو اس لیے ہر ڈرائیور کو ذمہ داری اور احساس ہونا چاہیے کہ میں مطلب کہ میرے پیچھے بہت سی جانیں ہیں جو اس کے کے پیچھے سواریاں ہوتی ہے ان کی بھی جان جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں روڈ ان کی بھی جاں تو اس سے بہت ہی ذمہ دار ڈرائیور بنا چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ